السلام علیکم ہیلو ویک ولم السلام ورحمۃ اللہ اہبہ برکات ہو کیا حال ہے بس شکرہ اللہ کا آپ بتائیے آپ ٹھیک ہے
آپ سنائیے
بس بس میں بھی ٹھیک ہ آپ بتائیے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ب ٹھیک آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
یہاں پہ بھی شک شکر الحمد للہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے
شکر شکر
چار آج کی سے گے
آج کا پرچہ اگر سچ اگر میں سچ بولوں گا تو آج کا پرچہ ٹھیک ٹھاک ہی ہو گیا
پاس ہو جاؤ گے نا
ہاں پواس ہو جاؤں گا
پھر ٹھیک ہے اسی لیے کہ ت نا پڑھا کرو
ہاں ہاں وہ بھی لیکن وہ الگ ہی ال الگ ہی وہ جو خوشی ہوتی ہے اس وقت جو پت ہوتی ہے کہ ہمیں پرچے میں پاسنگ میں جو ہم مکمل پاسنگ مورکس آ جائیں گے
ب کر نا کہ یہ یہ ہو گئے پانچ یہ ہو گئے دو یہ ہو گئے بیس اور پانچ ہو گئے اور بتائیے اور آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ٹھیک آج آپ کا کیسا دن گزرا
بڑا ہی عجیب سا دن گزرا میرا لیکن پھر بھی شکر الحمد للہ آج گرمی تھی میں کہیں جا نہیں پائی میں نے آپ لوگوں کو بھی
اتنی گرمی بھی نہیں تھی آج موسم ٹھیک ٹھاک ہی تھا مطلب گرم ہوتا ہے لیکن آ
کو لگ رہا ہے میں درگاہ تک چلتے چلتے گئی نا پانی تک تو اس لیے مجھے زیاد ہوگیا یا یا نا دھوپ میں چلی نا میں مجھے اس سے زیادہ عزاب ہووں گیا باقی تو ٹھیک ہی س دن
ٹھیک ٹھیک تو اچھا یہ
اور بس ٹھیک آپ بتائیے
بس میں بھی چل رہا ہوں زندگی کاٹ رہی ہے اور میں بھی زندگی کاٹ رہ نہیں زندگی مجھے کاٹ رہی ہے اور میں بھی زندگی سے کر رہا ہوں
نہیں بول
جی ہاں تو زندگی مطلب کٹ رہی ہے اور میں بھی اب زندگی گزار رہا ہوں اپنی بہترین طریقے سے
جی دیکھیے اتنا اتنی اچھی طریقے سے آپ نے دوسری دفعہ بولا ہے نا سن کے ہی میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے
جی بے شک آپ کوئی خوش رکھ سکتے ہیں ہم اور کیا کر سکتے ہیں
اور بتائیے آپ آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
گھر پہ سب ٹھیک سارے چاچا چاچی کے سب ٹھیک ا ان میرے ایک ن اس میں دم کر کے رکھا ہے
اب کیا کرے جب وہ بڑے ہو جائیں گے نا پھر اپ بولو کہ کاشٹ کوئی آتا جو مجھے پریشان کرتا
لیکن جو بھی چیز میرے کمرے میں ہوتا ہے وہ کھلا کے چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے جب جیسے کہ کمرے میں کچھ چیز بند ہی نہیں تھا
آپ کیا کر سکتے ہیں بچے ایسے ص ہی ہوتا پھر بھی وہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں صرف چھوٹا والا
نہیں ہاں مب جو اس کی بہن ہے عباد کی وہ چھوٹی ہے اور جو اس
وہ بھی کچھ کرتی ہے
وہ چلتی ہے نا وہ وہ وہ بھی کرتی ہے زیر کچھ کچھ کرتی ہے ادھر ادھر چیزوں کو
اچھا مجھے لگا وہ بہت چھوٹی ہوگی
نہیں وہ چلتا تی بھی ہے
عباد بھی کرتا ہے تگ
وہ زیادہ ہی کرتا ہے وہ بہت زیادہ کرتا
پھر کیا تین بچے ہیں وہ عباد بارق اور بارہ کا اچھا ہے پھر کیا بیچارا حماس لیکن پتا ہے میں نے لیکن حماس میں دیکھ نا ہم آج بہت سل جاں
وہ بہت بہت مطلب لیکن پہلے تھا وہ وہ اپ کیا ہو گیا اس کو پتا ہے نا آ مجھے دو ہے نیچے سے ہی اب میں جتنا اس ان کو کریں گے اتنا مجھے نہیں کریں گے
اس کو اسی وجہ سے ہو گیا
وہی نا جتنی ان کی وہ اب جن کی شرارتی اتنی کرنی ہے جن کو اتنی شرارتی کرنی ہے میں اتنی شرارتی نہیں کر سکتا ہوں
کیوں یہ اس کو کس نے بولا ہے
کو لیکن بہت چینج آئی ہے م اس کو بہت تبدیلی آئی ہے
ہے نا وہ بہت کام بات کرتا ہے ہے نا میں نے اس کو
سمجھدار بن گیا ہے وہ سمجھ
کچھ ہو گیا ہے لیکن میں جب لاسٹ ٹائم آخری دفع جب آ کے گھر آئی تھی نہ میں میں وہ اسکول سے تبھی آیا وہ آیا مجھ سے ملا اس نے اچھے سے بات بات کی میں نے اس کو کچھ کہا اس کو پت نہیں نیا ن ن کہ خوشی نے کچھ بولا ایسا جواب دیا میں حیران ہو گئی تب سے مجھے لگ رہا تھا جیسے کسی بڑے انسان نے بات کی ہوں میں اس کو دیکھ رہی تھی میں میں اندر سے سوچ رہی ہوں اس کو کیا ہو گیا میں نے سوچا کہ یہ کول س تھک گیا ہے لیکن میں نے دیکھا وہس صحیح ہے مطلب وہ اسی طرح بات کرتا ہے اب وہون ہسمکھ حماس اتنی شرارتی کرتا
ورنہ کیا وہ بہت پہلے پہلے وہ ای بات سے بھی خطرناک تھا
وہ کتنا خطرناک تھا لیکن اس کو کچھ ہو گیا ہے خوشی سے ٹپس لینی پڑے گی ہم یہ کیا جادو کیا ہے محبوبہ کے قدموں میں بچے جا کے کہ دوں میں میں خوشی کو ابھی میں ابھی خوشی کو فون کروں گی نا میں خوشی کو ہی پوچھ چونگے کا مطلب بتائیے ہماس کو کیا کیا ہے اس کو کیسے اس کو کیسے کا کر کے
آپ کو پتا ہے یہ کم سے کم کم سے کم بولتے ہیں یہ دن میں دس بار مطلب فون کریں گے فون کریں گے قسم سے اگر میں ایک کاپی فون لیتا ہوں
میرا تمہیں ضوری لینا ہے میں گھر آؤں گی
اسی لیے میں کہ رہا ہوں نا مطلب جب بھائی بھی بولتا ہے وہ بھی بولتا ہے سارے جس کے پاس بھی ہے نا وہ سارے بولتے ہیںب میں قسم سے اگر ایک فون بھی کرتا ہوں میں نے آج دن کا پہلا فون ہی کیا مطلب دو دن میں پہلا فون
کوئی بات نہیں اور مجھے پتاو آپ کہ دوست یار ٹھیک ٹیک ہے عبدال ٹھیک ہے
یار صاحب ٹھیک ہے عبدال کیا ہے عبدال قسم سے تھوڑی بحث ہو گئی تو اسی لیے فی الحال
کیوں آپ کو کس بارے میں ابدال سے کس بارے میں
ہ وہ تھوڑا مطلب اس کو مطلب اس کا مجھےنا پتا چلتا ہے وہ کیسا ہو گیا ابھی ابھی ک ابھی ٹائم پہ کیسا ہے کل کیسا ہوگا مطلب ابھی جب میرے ساتھ ہوتا ہے وہ مطلب وہ ٹھیک ہوتا ہے اب جب و جیسے ہی پانچ منٹ ہوچائیں گے اس گھر جاتا ہے وہ وہ پورے بدل جاتا ہے نہ وہ فون اٹھاتا ہے نہ کچھ بات کرتا ہے نہ کچھ بھی اس کو مجھے ہو کیایا فون تھوڑا مسئلہ اب میں گیا تھا فون والے کے بس اسی کے دوست کے پاس اب اس نے مجھے بولا ایسے ایسے فون وہ اس نے اس نے آ کو وہ غلط دیا ہے وہ تھوڑا مہنگا دیا ہے اس نے آپ کو اب میں گیا اسی کی وج جس نے میں نے جس کے پاس میں نے پہلے ڈالا تھا یہ چیز
ہاں جو چور تھا
ایکم مہنگا دیا ہے او سے اوپر سے ایک خراب والی چیز دی ہے کیسے اپنے اپنے ہو تو مجھے اس نے پھر میں اس کو بولا اس نے مجھ ادھر سے چیز بولی لیکن مجھے وہ پتا تھا اس نے بولا مجھ سمجھ نہیں آئی کیونک وہ فون والے کی چیزیں تیں میں نے اس کو بولا آپ بھی فون والے ہو وہ بھی فون والے اپ آپس میں بات کرو مجھ آپ باتیںمجھ نہیں آ گی میں نے اس کو پھر فون کیا کس کو جس کے بعس میں ادھر سے گیا جس نے مجھے بولا ہاں اس کو میں نے بولا کہ اس کے ساتھ بات کرو اپ اس کو خود ہی بولو اپ دونوں جاننے والے ہو تو اپس میں بات کرو سچ کہہ، رہا ہوں قسم سے
بو
مطلب پھر میں نے اس کو باتیں کر رہے تھے تو تیز وہ بہت قسم سے یہ سچ ھے بس
میں نے کہاں کہاں جھوٹ ہے مجھے تو میچ مےکر لگ رھےھو
اسپے اس سے غصہ بھت آیا اس نے بولا اس اس نے جو ہے نا وہ عبدال کا دوست اس نے بولا ایک تو آپ اس اس کو مطلب ایک اس کو آپ مہنگا دے ہو سستی چیز مہنگی دے رہے ہو اور وہ بھی وہ بھی ٹھیک نہیں دے رہے ہو وہ بھی خراب د رہے ہو اب جو اس کو مسلہ لایا ہے فون میں وہ جب اس کو پرابلم آئی ہے وہ آپ کی وجہ سے آئی ہے کیونہ آپ نے اس کو خراب چیز دی ہے اس نے ادھر سے بولا آپ کو کیا پتہ ہوتی ہے آپ ہی جو خریدار ھو اب تو ان کو بھٹکاتے ہو اب ان کو یہ ذہن میں ڈالتے ہو کہ نہیں یہ غلط ہے پھر آپ کی وجہ سے یہ سارے خراب ہوتے ہیں
اچھا
اس پہ میں نے اس کو بولا کہ وہ دیکھا جائے گا اور میں نے اس کو بولا آپ ایک کام کرو جو آپ نے مجھے چیز دی تھی وہ اپ مجھے نہیںید اور میں صرف وہی چیزگانے جاؤں گا اس کے پاس اگر اس کے وہ نئی چیز لگا کے کہ مجھے فون ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب غلطی اپ کی ہے مطلب اپ سمجھے خراب چیز دی تھی
صبح کی
اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر وہ اس کی غلط تی نے مجھے بولا ہے تو نے بولا ابدال کے دوست کو کہ بھائی اگر اس نے چیز دی مجھے نہیںئی تو پھر وہ لگا کہھی ٹیک نہیں ہوئی پھر میں کیا کروںا پھر میںب اس کے بد آکتا ہوں میں اس نے بولا پھر پھر میرے پا آنا اس کے بع جو بھی خرچ ہو وہ میں آپ کو مفت میں ٹیک کراوں کر دوں گا پھر وہی میں کہ میں تو دونوں طرف سے ہوگی نا میری جیت
جی تھی جی تو ب اب پت اب ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے فون پہ وہ ایکسپریمنٹ کرے
ہاں وہ نہیں ہے لیکن اب میں اس کو پتا ہے لیکن میں کیسا ہوں
اب اس پرانے اب اس لیکن پرانے نے اچھا کیا لیکن اس کو بولا اچھا اس کو ڈانٹا اس نے مجھے بولو اب نائے وال نے چیز دی میں وہ جو
کہاں جی میں اس نے میں باتان کلان مطب ک کی بات اس میں باتان پھر آج آہان آج کیا تھا اس میں ب مطلب آج بارش اھی تو آج نہیں میں گیا سا وہ چیز لا تو کل آنا آپ کنفرم میں نے اس کو بولا پھر ہاں آپ ضور کل لانا تم کیونہ مجھےب پرابلم ہوتی ہے فون پہ بات کرنے سے
ہاں تھوڑا بنو نا تھوڑا
ہاں میں نے اس کو میں نے اس کو بولا ا اسی بات پہ برابر وہی وہی اسی بات پہ اب میں نے اسی بات پہ ہوئی عبدالقسد بحث میں نے اس کو بولا کہ ہم کل جائیں گے کس کے پاس آپ اس کے دوست کے پاس فون ٹھیک نہ نہ س دلوانی اب اس کو میں نے بولا ہم کلبحائیں گے مھے جانا تھا نا کل شادی پہ اسی لیے میں نے اس کو مجھے جانا تھا کل میں گیا تھا
اچھا دعوت پہ اچھا
میں نے اس کو بولا کہ کل ہم جلدی جائیں گے مطلب جم شادی سے پلے ہی ہم جائیں گے اور
بہت سے پہلے
پہے ہم جائیں گے اور دعواد سے پلے ہی آیں گے پھر ہمھے دعو پہ جانا ہے میں نے اس کو کم سے کم کم سے کم دس پندرہ فون کیے صبح سے اب ایک اب گیارہ سے دس پونے گیارہ سے اس کو کمۂ نے برابر ک فون ا ساڑھے تین تک
ہوں
اس نہ میں اس نے نہ تو میرا فون اٹھایا اور الٹے دو تین فون کاٹے
اچھا
ایک فون اٹھا کچھ بھی نہیں اس پہ میں نے جب اس نے لاسٹ میں فون اٹھایا میرا ساھ تین میں نے اس کو بوللا مطب لیکن تم خطرنا بند ہو تم میں نے بولا بھیھ مجھے کا ہے اس لیکن تو بھی نے نہ فونٹایا نہ کچ اٹا تم فون کاٹ ہی رہے ہو اس پہ اس نے بہانے بولے اس نے اس نے بوللا م میں س رہا تھا میں وہ تھا میں یہ تھا میں نے بول جب سورے تو فون کیسے کاٹا تم نے اور بزی تھے سو رہے تھ تو بولنا چاہیے تو میں کسی اور کو بولتا میرے سلاانے کے لیے تو میں نہیںب ہاں بولنا تھا اسی پہ میں نے اس کو بولا پھر ایسے ایسے تو پھر میں تب سے اس میں اس کو بولا اب دوبارہ میں فون ہی نہیں کروں گا جب ضرورت ہوتی ہے تب اٹھاتے نہیںوں اب دوبارہ میں فون نہیں کروں کیونکہ مجے پتہ ہے تم کی ہو
اچھا پھر اب کل ہی میں دیکھوں گی ابض وہاں گھنٹے صبح سے لے کے شام تک بیٹھا ہے خہری یہ ٹھیک ہو جات جی میں نے کہا یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہے پھر
لیکن وہ ہے ہی ایسا مطلب اس کو ہو گیا مطب وہ پہلے سے ایسا ہی تھا مب جیسے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوگا نا ابھی وہ ابھی اچھا ہوگا مطلب وہ آپ سے جینوئن باتیں کرے گا اچھی باتیں کرے گا لیکن جیسے وہ اس کو جیسے وہ بول گا میں گھر جاں گا جیسے ہی وہ گھر پہنچے گا ہو جائیں گے پانچ منٹ اس کو گھر پہنچتے ہوئے اس کے بع میں آپ کی میسج دیکھی گا نہ آپ کا فون اٹھائے گا نہ کچھ مطب سیدھے فون کاٹے گا سیدھے
یہ نا یہ ایک ایک دفع ہوا ہے تمہارے ساتھ کہ بہت دفع ہوا ہے پھر تم بوقوف ہو پھر تمہیں ان چیزوں سے سیکھنا ہوتا ہے ان چیزوں سے سیکھنا ہوتا ہے یعنی منافک لوگوں کی نا نشانی ہوتی ہے سامنے اتنے میٹھے میٹھے بنتے ہیں پیٹھ پیچھے سے خراب ہوتے ہیں
کم سے کم تین فون ہر دن کرتا تھا مطلب وہ تینووں فون کاارڈ تھا سیدھے
تم نے ابدال کو پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو
اس میں کیا اس کو بولوں گا فون کیم کاٹتے وہ بولتا ہے میں بزی ہوں ہر دن مجھے یہی بولتا ہے میں بزی ہوں
نہیں میں کہہ رہی ہوں دیکھو تم دوست ہو تمہیں اس کو پہلے پوچھنا چاہیے کہ دیکھو تم ایسے ایسے کر رہے ہو تم آج کل فون وون نہیں اٹھاتے ہو میرا تو کہیں کوئی مست تو نہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے مطلب تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی مسئے میں تو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے یا کیا پتا کچھ غلط دوستوں کی سنگت میں نہ پڑھ گیا ہو کیا پتا تم سمجھ آیا تمہیں دوستوں کی بھی بڑی ذمہ داریتی نا آ کو سمجھ
او نہیں اس کو کہاں ہے وہ وہ مجھے ہی کرے گا غلط اس میں نہیں